ہلو السلام علیکم
ب سب تھوڑا
ہاں سب خیریت ہے آپ سنا ہے
بس ہم کیا سر آج ہم بازار گئے تھے بازار گئے ہم بازار ہم گئے نہیں تو بتا سامان لیین نہیں تھے دیکن اتنی مہنگائی ہو رہی کہ جینا محال کر رکھا ہے اس مہنگائی نے تو ہمارا
ہاں بالکل آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے
آج بڑے ہی بہت زیادہ پریشانی ہوئی کیونکہ کماں تو مہنگا ہی ہو اس میں جینا محال کرتا یس ب ن مار بازار جاؤ تو جیب خالی ہو جاتی ہے
یہ تو آپ نے سو فیسی سچ بچ کہیے کل جب میں سبزینڈ گئی ٹماٹر لینے اور آلو کے دام سن کر میرے ہوش اڑ گئے سمجھ ہی نہیں آتا کہ عام انسان کھائی تو کھائی کھائی کیا اور پہنے تو پہ کیا
بالکل صحیح ال اے اللہچ اللہ بازان میں اتلی ہاں اتنا ساران بڑ رکھا ہے کہ مہنگ کل میں ر کا بحگ چکا میں ہ سامان م ت ج دال تیل گیس یہ گیس کا سلینڈر ہر چیز کی قمت ہے آسمان کو چھ کچھ بھی گا آمدنی تو گھگڑے اتنے آمدنی تو تھوڑی سی ہے گزارہ ہو ہی پا رہا ہے ا سے مومک نہیں کنگ رہگ جو ہمارا کام رہ گ
بالکل آپ کی یہاں سے آواز بہت آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کے یہاں سے بہت ساری
کیا ہے بیٹی ہے تو آواز کیا رہ
اچھا تبھی صحیح کہہ رہی ہو بچوں کی اسکول فیس دوائی خرچ الگ بڑھتا ج رہا ہے مہینے کی شروعات میں دیدی اس میں وہ نہیں ہے اس میں نہیں ہے کچھ بھی
ہاں کوئی بات نہیں اپنے من سے کچھ بھی کریںے ایسے ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ کرے کر کیا
ہاں تو ہم اس پ جان وگیانک والے پ آ جاتے ہیں
ہاں میں نہیں آپ مہنگائی پ ہی رہی چی کیکہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے انساء اللہ کیریر کرے ا انشاء اللہ بچا ہم کو
تو ہے ہی پر میں تو آپ کو شکشک کا مہتو ہی بتا دیتی جاب
اب آپ یہ دیکھیے مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ آج کل اپن سونا لینے جائیں سونا سونا لائیں گے تو سونا کہاں سے لائیں گے ج رہ بجٹ پورا ہے
بالکل بالکل بگڑا ہوا ہے لیکن اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں کیا ہے کہ اگر ہم کو اچھی تعلیم ملے گی تو ہم کیا ہے مہنگائی کا سولوشن نکال سکتے اس کے لیے شکشک ہمارے سماج میں مج ویکت ہے وہ کیول کتابی علم ہی نہیں دیتے بلکہ اچھے اخلاق اور تہذیب اور انسانیت کا پاٹ بھی پڑھاتے ہیں اس لیے ایک شکشک اپنے طلبا کو صحیح رہنما ہوتا ہے سمجھ لیے آپ
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے
ہاں جی اور اپنے والد صاحب کیا کر رہے ہیں
ہرے بالد صاحب کھ نے کھانا کھایا ہے انہوں نے اور گ نکل گئے ہیں شیر پر نکل گئے ہیں ذرا ہاں سیر شیر بھی ضروری ہے ا دیکھیےاں اب اس مہنگائی کے زمانے میں دیکھیے بل تو ہم پورا بھر رہے ہیں لائ س
بالکل اسی لیے ہم بول رہے ہیں شکشک شک بنیے آپ شکک بنیں گے تو آپ کو محنت رہنمائی سے ہی ودارھی اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہر مشکل میں ودارتھی ہو عام انسان ہو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کام وٹ رادتی ہے اس لیے تعلیم انسان پورے جیون میں کام آتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ
بالکل بالکل بالکل بالکل س تعلیم سب سے بہتر چیز اور تعلیم اگر اچھی ملے انسان کو تو انسان بہتر جیون یاپن کر سکتا ہے
اور فرمائے آپ کی بھاابھی جان کیس س آپ نے بتایا تھا کہ وہ آگرہ تاج محل دیکھنے گئی ہیں
بالکل بالکل وہ ہےج آگرہ کا تج محل دکھ کے آئے وہ خریت سے سب اناء اللہ نے بہت اچھے سے اس کی سیر کروائی انشاء اللہ اللہ سے اللہ اللہ سے رو برو ب کرار آئی ہیں وہ
اچھا تو آپ نے کیا دیکھیے وہاں درگاہ گئی ہے ت محل میں بیگم کی آپ نے وہ دیکھی ہے مزار دیکھی کی ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں محترما وہاں نہیں ہمارا جانا اللہ سانا نے ہمیں بھی بلایا نہیں
اچھا آپ کا سمے مکمل ہوگا
بالکل اس کے لیے آپ کو ایک سمے مکمل کیا گیا ہے پ جبھی آ جا پائیں گی اس سے پہلے خدا نہیں چاہ گا تو آپ نہیں جا پائیں گے وہاں
بالکل کدا چاہتا ہے وہی تو آک ا میں نہیں جایا اس لیے تو ہم جا نہیں پایا گا
انشاء اللہ آپ کی بھی نعمت ہوگی آپ چنتا نہ کریں خریت
ہم آپ کی بات سے بالکل مکمل کرتے ہیں اور بتائیے آپ آپ ا بھی ہمیں سے شک شکوں کے بارے میں کچھ سمجھا رہی تھی
ہاں ا شکشک کی گفتگو کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ہمارے لیے گرو یعنی استاد اور احترام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ودیارتھی اگر شکشکوں کی عزت کرتے ہیں تو وہ زندگی میں بڑے کامیابی حاصل کرتے ہیں
بالکل بالکل آپ بالکل سی چ مار رہیں ہیں تو اگر ہم گرو اور اس آپ استاد کی بات کر رہی ہیں اگر استاد ہوں گے اگر ہم ودھیالیہ جائیں گے تو توھی تو استاد ملیں گے ہمیں یا ہمیں کہیں بھی مل جاتے اگر ودیال میںائیں گے تو گرو ہمیں تعلیم سکھائے گا تہذیب سکھائے گا اچے اخلاق سکھاتا ہے سبھییزیں ہمیں سکھاتا س
انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہی ہیں بالکل ا شکشک ہے نا ایک ایسی سمے ہے جو اپنے علم کی روشنی سماج اور دیش کا مستقبل روشن کرتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے شکشک اور شکشک کا سمان اور آدر کرنا چاہیے سمجھ
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں شکچک کی جو محنت ہے اور رہنمائی ہے یہ ودیارتھی اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں اگر شکشک اپنی محنت نہیں کرے گا اس کی رہنمائی نہیں ملے گی ہم کو ودیارتھی ہو تو وہ کا مقصد بالکل حاصل نہیں جا سکتا تو اس سب میں ہمیں شکھک کی بہت
ان شاء اللہ بالکل صحی فرماری ہیں جیان اور وجان تکنیک شت دنیا میں اپنی پہچ پہ چاند بنا رہا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پس اچھے استاد ہیں اس اس لیے
بالکل ہے اور ان کا جو استاد ہے کا ہمیں احترام کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو تو ان کو ان کو پروتساہن کیسے ملے گا اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ودارتھی ہو گ ہمیشہ ان کرنی چاہیے شککوں کی کیونکہ شکشکوں کی جو ایکجت ہے وہ بہت ضروری ہے
میں جیسے بتاؤں آپ کو ویگیانک ہو گئے یووا ہو گئے ان کی قابلیتوں کا لوہا آج پوری دنیا مانتی کیونکہ اس سب کا تعلیم میں بہت بڑا یوگدان ہے
بالکل بکل آپ بالکل صحی بھر اگر ہم دیس کا م مستقبل روشن کر کرنا چاہ کریں گے تو جو سماج ہے ہمارا اس میں جو علم ہے علم کی جو روشنی سے سماج ہے اور دیس کا متبل روشن ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے شکشکوں کا سمان آدر سب کچھ کرنا چاہیے
اب آپ نے دیکھا ہوگا کھیل سے لے کر کلا تک میدان سے لے کر ستاروں کی نئی بلندیوں تک ہر کوئی چھو پا رہا ہے کیونکہ اچھیے تعلیم کا یہ سارا پیغام ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح پروانی ہے تو اسی لیے جو اگر ہم ودیال جاتے تو وہاں پہ ہمارے استاد ہوتے ہیں تو استاد ہوتے ہیں تو وہ ہم آنے انشاسن سکھاتے ہیں بکت کی پابند سکھاتے ہیں مل جل رہنے کی سیکھ بھی دیتے ہیں جس کارن یہ مکمل ہو پا رہا ہے کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ہمیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں
انشاء اللہپ بالکل صحیح فرم رہ ہیں گاؤں دیکھ لو شہروں کی سادگی گاؤں کی سادگی شہروں کی ترقی مطلب سب کچھ اس دیش کی ترقی کے کہانی لکھتے ہیں یہ سب اچھی تعلیم کا ہی ادرن ہے سب
بالکل بالکل اور جو استاد ہیں وہ ہمیں صرف اپنے اسکول اپنے ودیال یا اپنے بارے میں نہیں ہمارے دیش کے بارے میں بھی ہمیں اچھے اچھے وچار سکھاتے ہے ایک آسین موقع ملا ہے جو ہمیں اپنے دیش کے بارے میں وہ ہمیں کاتے ہیں ہمیں اپنے ایک ساتھ میں ہمارا جو کلبا ہے ہمارا دیس ہے اس کے ساتھ ایک ساتھ میں رہنا بھی سکھاتے ہیں ہمیں
بالکل صحیح کا اور آپ کو پت یہ بارت میں بھارت کی مٹی میں پیدا ہونے والا ان پوری دنیا سخاوت دکھتی ہے
بالکل بالکل بالکل ہاں بالکل صیح ہماری محتمہ اونچا مقام اور گورو ہے ہمالیہ جو یہاں پر ہمالیہ جو ہمالیہ پروت ہے وہ اونچا مقام اور ورو حاصل کرنا سکھات دکھا رہا ہے ہم کو پریرنا دیتا ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے ج ہے
انشاء اللہ آپ صحیح کہنیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں نفرت کی ہر دیوار کو گرا کر پیار اور اتحاد کو بڑھاوا دینا چاہیے
بالکل بالکل بوتلبہ بالکل صحیح فنا ہے اپنےسنا یہاں کے جو پجائے ہیں یہاں کی جو بھجائیں ہیں آپ نے جیسا بھی ہمیں بتایا مذہب اور جاتی کہ لوگوں کی محبت کھلی ہوئی ہے اپنی جو فضائیں ان میں محبتی ہوئی ہے بنا مذہب کی تو اسی لیے اس سب کی حفاظت کرنا اور اس کو م کا تک پہنچانا
بالکل بھارت کا بوشیہ اس کے یواؤں کے جوش میں محنت آج نربر کرتا ہے
بالکل بالکل بالکل محطاللہ بالکل صحیح رارا اور اور بتائی کیا کر رہی ہیں آپ نے آام دووست فرمایا یا نہیں فرمایا موت
نو نوش فر مالیہ ہم نے اور ہم نے آج اپنے د میں دفتر سے ہو کے آئے وہاں سے آنے کے بعد میں بہت سارے گھریلو کام کرے اپنی بھابھی جان کے ساتھ ملے خالہ کے بچے آئے تھے ان کے ساتھ
ا اچ تو آپ کی کہاں رہتی ہیں آپ کچھ ہمیں اس بارے میں بتائیں گے ذرا جگہ کا نام نہ بتائے ویسے ہی پاس میں رہتی ہیں دور میں رہتی کہ
ہاں کالہ خالہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں لیکن ابھی وہ تھوڑا باہر گئی ہیں
اچھا اچھا تو آپ کی جو خالا جان ہے ان کی کتنے بچے ہیں
ان کے دو ا اللہ نے دو الاد نوازی ہیں ان کو بہت پیارے بچے ہیں دو ان کے بالکل ایک ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ان شاء اللہ بہت بہت معصوم بچے ہیں
جو آپ کے خالا جان ہے میاں جی ہیں وہ کیا کرتے ہیں
ان کے جو شوہر ہے وہ یہاں پر ایک ہوٹل چلاتے ہیں
بالکل بالکل تو ہم کیا اچھا کام کرتے ہیں ان کو اور زیادہ ترقی دے خدا
انشاء اللہ انشاء اللہ امین امین پیسے ہی دعائیں کرتے رہے ان کے برکت کے لیے
آپ سے باتیں کر کے آج تو ہمارا دن مکمبل ہو گیا محترمہ
خ کریں سب شکر شکر کرتے ہیں ہم اللہ کا
پھر ہم جلدی ہی ملیں گے آپ سے بات کریں گے ہم اور یہ دیکھجیے موسم برا تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو ہم آپ آ سے ملاقات کرنے ضرور آئیں گے خوشنما ہو جائے گا ویسے ہی ہم آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں ان شاء اللہ بالکل بالکل بے فکر رہے آپ محترمہ ہم ضرور آپ سے ملاقات کریں